وعلیکم بھائی
السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ بت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے بھائی کیسے ہو آپ
سب کہ رہی بھائی جان آپ بتائیے آپ کے اب بھی ابو جان گھر میں سب کہ رہی ہےت
الحمد للہ سب لوگ ٹھیک آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک امی ابو بھائی بہن
سب کہہ رہیےت سب سب کہہ رہیےت بھائی جان اور بھائی جان آپ کے کیسے آنا چالو بھائی جان
میں بالکل بڑھیا شوگر اوپر والے کا
بالکل بھائی یان تو وہ آپ ملاقات کرنے کی بول رہے تھے پھر آپ فری ٹائم نہیں ملا بھائی جان آپ کو ملاقات کرنے کا
بھائی کیا ہے نا کہ تھوڑا صبح صبح گھر کا بھی کام ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا بزی تھا اسی لیے تو ابھی مجھے ٹائم ملتی میں نے آپ کو ٹیکس کر لیا تو بالکل بولے آپ کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں گے آج
اب بھائی جان آپ کچھ پہ کسی پہ بھی کر لو آپ کو اچھا لگے جیسے اپنے آپ نے صبح صبح کیا کھا ہے بھائی جان
بالکل میں نے صبح صبح سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس پیا
اس کے بعد ہم نے ہمارا جو کلچرل بریک فاسٹ ہے وہ کیا ہم نے
بالکل بھائی جان میں اسی پہ کروں گا کھانے پانے پہ آپ بات کر لو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے جی اپنے جو اپنا ج جیون ہے اس میں کھان پان کا بہت ہی مہتو ہے اگر اگر آپ اچھا کھاؤ گے تو اس سے کیا یہ اپنا شاریرک وکاس ہوگا مانسک اچائےا تو ہمیں اچھا کھانا کھانا چاہیے اور اچھے اچھے کھانے سے ہمارا شریر وکست ہوتا ہے اور شریر بھی وکست ہوئے گا توم دماغ وکست ہوگا تو میں آپ کو آج اسی ٹاپک میں کچھ بتاؤں گا اور آپ سے بھی کچھ چرچا کروں گا
بالکل ضرور ضرور ضرور تو
ہاں بالکل آپ فرمائیے
جی بولے بولے آپ
جیسا کہ آپ نے دیکا ہوا کہ کھان پان آج کل بگڑتا جا رہا ہے پہلے کے لوگ لوگ ہوتے تھ ہوتے تھے اور جو ان کی عمر بھی بہت ادھک ہوتی تھی آج کل لوگ ہیں وہ پتلے دبلے ہوتے ہیں اور اتنے ہیلدی نہیں ہوتے تو اس کا کیا کارن ہے اس کا یہی کارن ہے کہ اپنا کھان پان کو د دن بگڑتا جا رہا ہے کھان پان بہت ہی زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکا ہوا فاسٹ فوڈ لوگ ادک سے ادھک فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہے آپ جیسے آپ دیکھا ہوا کہ فاسٹ فوڈ کھا د تو فاسٹ فوڈ کیا فاسٹ فوڈ سے ایکوں پرکار کی بیمارییاں پرم پرکار کی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس سے اپنا اپنا جیسے آپ نے فاسٹ فوڈ کھاائے اور بھی آئلی ہوتی ہے تو اس سے بیماری اپلبد ہوتی ہے جیسے فاسٹ فوڈ کیا ہوتا ہے کہ اپنے سب سے پہلے اپنے لیور پہ اٹیک کرتے ہیں تو اپنے آپ نے تو دیکھا ہوا کہ ڈائجسٹ سسٹم میں سب سے ا سب سے ادک مہت آپ کا لیور ہے اگر آپ کا لیور ہی آپ کا لیور ہی اچھا نہیں ہے تو آپ آپ کا آپ کا سوستھ شریر کیسے ہوئے گا آپ کا مستک اچھا کیسے ہو گا تو میں تو بھائییا نے یہی کہوں گا کہ آپ ہیلدی کھانا کھائے اور فاسٹ فوٹ سے دور سے دور رہتے جو آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کل کی جو آنے والی نسل ہے وہ کیا ہے فاسٹ فوڈ کھانے پہا دان رہی ہے ہیلدی کھے پہ اتنا دھیان نہیں دے رہی ہے ہاں بالکل تو اس سے کیا ہے کہ ہاں بولیے فرمائیے بالکل
تو میں بھی آپ کو پہلے تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں کہ ایک اچھا کھانا ہوتا کیا ہے جس کو ہم اچھا کھانا بولیں گے تو کہتے ہیں کہ صحت ہزار نعمت ہیں یا آپ ایسا سمجھو کہ صحت ہی سب کچھ ہے
بالکل بالکل
اور صحت کی جو بنیاد ہے نا بھائی وہ اچھا کھانا ہے جو کھاتے ہیں وہی بنتے ہیں اگر کوئی انسان یا اگر ہم میں سے کوئی جنک فوڈ کھاتا ہے یہ جسم کو کھوکھلا کرتا ہے اور اچھا کھانا جسم کو لوہا بناتا ہے
ملکور بھائی
آپ نے بھائی دیکھا ہوگا جو گاؤں کے لوگ ہیں دیہاتی لوگ ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ان کے جو جسم ہے وہ بنا جم کیے بنا پروٹین سپلیمنٹ کھائے وہ ہی زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں اور ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ بہت لوہے جیسا ہوتا ہے
بالکل بھائی بالکل
عتو کیا ہے نا کہ ایک اچھا کھانا اب اب اگر آپ بولو گے کہ اچھا کھانا ہوتا کیا ہے ہم اگر ہم سٹی میں رہتے ہیں شہر میں رہتے ہیں تو ہم اچھا کھانا مطلب کس کو سمجھیں گے اچھا کھانا ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے اچھا کھانا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں یا سائنس میں بولتے ہیں ہم بیلنسڈ ڈائٹ
بالکل بھائی سحی فرمایابا بہت اچھا فمایا
بالکل تو بیلنس ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کاربو ہائڈریٹس جس میں اب اگر آپ بولیں گے کہ کاربوہائیڈریٹس قسمیں ہوتی ہیں کاربوہائیڈریٹس ہم روٹی کھاتے ہیں چاول کھاتے
ہاں بالکل بسا پروٹین انیکوں پرکار اور بالکل صحی پر ہمارے بائی
بالکل اور بیلنس ڈائٹ یا اچھا اچھا کھانا جو ہوتا ہے اس میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے پروٹین پروٹین دال میں پایا جاتا ہے انڈوں میں پایا جاتا ہے اگر آپ ویج ہوں گے تو انڈوں میں پایا جاتا ہے دودھ میں پایا جاتا ہے اور یہ پروٹین کس کام آتا ہے یہ جسم بنتا ہے اسی سے اسی سے جو ہماری وغیرہ ہوتی ہے اسی سے بنتی ہے اور ہمارے صحت کے لیے جو بہت ہی جو کم مقدار میں چاہیے لیکن ضروری ہوتی ہے وہ چیزیں اس کو وہ ہوتے ہیں وائٹامنس اور منرلس جو سبزیوں میں پائے جاتے ہیں پھلوں میں پائےاتے ہیں یہ ہمیں وائٹام منرل جو ہو ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے ہے
بالکل صحی پر ہمارے مطب جیسا کہ اب آپ نے بتایا کار وڈ تو میں تو بھائی جان آپ سے یہی کہوں گا
جی جی
میں تو بھائی جان آپ یہی کہوں گا
آواز کٹ رہی ہے بھائی جی
ہاں تو آپ سے بھائی جان یہی کہوں گا کہ آپ ہید ہیلدی کھا چاہیے پروٹین کھانا کھانا چاہیے اور کاربوہائڈریٹ کھانا چاہیے اس سے کیا ہے کہ
جی
اس اس سے کیا کے اپنا شریر مضبوط ہوتا ہے اور شارییرک وکاس ہوتا ہے مانسک وکاس ہوتا ہے تو آپ صحی فرم رہے ہو بھائی یعنی آج کل جو پہے گاؤں میں لوگ ہوتے تھے وہ مجوود ہوتے تھے وہ کیوں ہوتے تھےب اواز آ رہی بھ جن
جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے بولے آپ
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے لوگ وداؤٹ جم کے بہت ہی اچھے مطلب فٹ رہتے تھے اس کا یہی کار ہے کہ جو لوگ گاؤں کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہیلدی کھانا ہیلدی کھانا کھاتے ہیں اور دالیں دالیں جیسا آپ نے بتایا کاربو ہائڈری بسا تو کارو ہمیں ڈالے کھ دالیں کھانانی چاہیے پھل فروٹ کھانے چاہیے جس سے ہم ہیلدی رہیں گے اور
بالکل بالکل
تو گاؤں میں کیا ہے کہ جو اپنا ڈیلی کا روٹین ہے اور اپنی کھان پان ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور جو آج مطلب شہروں میں ن اپا کھان پان بگڑتا جا رہا ہے تو جیسے آ نے دیکھا ہوگ کہ آج کل کے بچے وہ کولڈ ڈرنک پینے اور چاکلیٹ کھانے میں اتنا دھیان دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے بہت ہی خراب ہوتی ہے جن سے اپنی باڈی پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے اور ادک سے ادک بیمار ہوتے ہیں بھائی جان
ب بالکل بالکل تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے جو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جنک فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اس سے ہوتا ہی کیا ہے تو ان کو ضروری بتانا ہے کہ جو جنک فوڈ ہے اس کے ایسے ایسے نقصانات ہیں جو بالکل جان لیوا ہوتے ہیں جیسے کہ موٹاپا موٹاپا سے کیا ہوتا ہے کی جو چربی وغیرہ ہوتی ہے یہ انسان کی رگو میں بس جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے رنگوں میں بہ ب جاتے ہیں تو خون آسانی سے پورے جسم میں نہیں دوڑ پاتا ہے پورے جسم تک نہیں پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے اور جنک فوڈ سے جنک فوڈ جنک فوڈ میں جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہم پیتے ہیں بر بر کر لیٹرس پہ ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتا ہے شوگر سے کیا ہوتا ہے ڈائبٹیز ہوتی ہے تو آج ک کل آپ نے دیکھا ہوگاھوٹی عمر کے بچے بچیاں ان میں ڈائبٹیز ہو چکی ہے ڈائبٹیز کا ڈائبٹیز کے شکار ہو چکی ہے وہ سب تو اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ تیل کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ میں تو اکثر تیر ہی تیل ہوتا ہے اور وہ بھی گندا تیل ہوتا ہے اس سے دماغ سست پڑ جاتا ہے اور بالکل بالکل اور ہڑیا بھی کمزور ہو جاتی ہے کولڈ ڈرنک سے کیلشیم ختم ہو جاتا ہے کر دیتی ہے جو ایک کولڈ ڈرنکس ہوتی ہے اور اس سب سے جو مہتوپورن اگر ہم دیکھے تو پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے صحی فرمایا کہ اس سے ہمیں انیک کو آانیاں ہوتی جیسے آپ نے بتایا کیا کولڈ ڈرنک کولڈ ڈرنک کیا آئے گی وہ اپنی ہے ہڈیوں کو گلا دیتی ہے اور شکڑاپن کر دیتی ہے اس سے کاربو ہڈریٹ کی کمی ہو جاتی ہے اور جو سب سے سب سے مین امپورٹینٹ چیز ہے وہ اپنا شریر بھی اپنا شریر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور پیسہ بھی برباد ہوتا جا رہا ہے تو بھائی جان میں تو آپ سے یہی کہوں گا
جی
کہ کی آپ آنے والے اپنے آڑ پڑوس اور اپنے آنے والی نسلیں اور آپنے واتورن میں آپ یہی یہیا سماج کو یہی سمجھاائے کہ اپنا ہیلدی گانا چاہیے اور جو اپنے فاسٹ فوڈ ہے ان سے دور رہنا چاہیے کیونک یہ اپنے شریر کو ہنیانی پہنچاتی ہے اپنے مطلب اچھا کھانا کھاؤ گے تو آپ سوستھ رہو گے اور سوستھ سوستھ رہو گی تو آپ کا دماغ اچھا رہے گا جیسا آپ نے سنا ہوگا سوستھ مست سوستھ شریر میں سوستھ مستک کاار وہ اپستت ہوتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ہیلدی کھانا کھایں اور خود ہیلدی رہ ہو اور اپنا سواستھ ہیلدی رہے اور خود اچھا اچھا وکاس کرے اور آپ اگر خدالی رہو گے تو اپنے آپ کا وکاس اچھا ہوگا بھائی جان اور بھائی جان آپ فرمائیے
اور میں نے نا کیا کہتے ہیں اس کو ایک باری پڑھائی میں سائنس کتاب میں ایک بار میں نے پڑھا تھا کہ جو اچھا کھانا ہے اس کے مطلب ایک اچھا کھانا جو جس ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا تو وہ اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ چار پانچ رولز مجھے اگر جتنے مجھے یاد ہوں گے میں آپ ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے تو سب سے پہلے ہمیں صبح کا جو ناشتہ ہے یہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ناشتہ دن کا بادشاہ ہے آپ ایسا سمجھو بنا ناشتے کے دماغ چالیس پرسینٹ سلو ہو جاتا ہے دمہ پڑ جاتا ہے
آپ نے بھائی جان صحیح فرمایا کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ جو ناشتہ ہے وہ مطلب دن کا بادشاہ ہے اگر آپ صبح اچھا ناشت ہیلدی ناشتہ کاتے ہو تو آپ دن میں ارجا ارجا کت رہتے اور اچھا اپنا آپ کا کار کرنے میں اچھا اچھا من لگتا ہے اور اب آپ کا آپ کی باڈی میں رہتی ہے اگر آپ کی باڈی میں اینرجی رہے گی تو آپ کا اپنا کار کرنے میں آٹومیٹک من کرے گا بھائی جان
بالکل تو دوسری دوسری بات میں آپ کو بولوں گا کہ رنگ برنگی پلیٹ اب اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ ہمیں ہری سبزی کھانی چاہیے لال ٹماٹر ہونے چاہیے پیلا کیلا رکھنا چاہیے پلیٹ میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان جو سبزی وغیرہ ہے پھل وغیرہ ہے ان میں تمام وائٹامنس ہوتے ہیں منرلس ہوتے ہیں جو ہمار ہمیں ہماری باڈی کو ہمارے جسم کو کسی بیماریوں سے محفظ محفوظ رکھتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے کتنے ٹائم پہلے آدھے گھنٹے تیس منٹ بیس منٹ پندرہ منٹ پہلے پانی پینا چاہیے اور سب سے
بھائی جان کہ آپ نے بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم تیس منٹ بعد آپ کو پانی پینا چاہیے جیس کیا ہے کہ آپ کے کھانے کا اچھا پاچن ہوتا ہے بالکل بھائی جان آپ صحیح فرما رہے ہو
اور اور اب ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل جنک بند مت کرو ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار کبھی کبھار بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ باہر جاؤ ہفتے میں جی جی جی جی
کبھی کبھی یوز کیا کرو مطلب ہفتے میں ایک آد بار جس سے آپ کی باڈی کو تو اتنا اتنا افیکٹ نہ پڑے بالکل بالکل بھائیان بالکل بالکل آپ آپ سے بات کر کے دھنیہ واد السلام علیکم بھائییا
السلام علیکم